ہیلو
ہیلو
ہاں وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
ہمم کیسے ہیں
ٹھیک ہے سب خیریت ہے
ہمم ہاں سب بڑھیا ہے ادھر بھی کیا کر رہے ہیں
بس ابھی میں نماز پڑھ ہی رہی ہوں
ہمم میں بھی ابھی نماز ہی پڑھی بس جے اس کے بعد ابھی چائے بنائی امی ابو کو دی چائے اس کے بعد تھوڑا سا کام تھا کورس کا کام وہی تھوڑا سا کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں بھی ہو رہی ہے
میں بھی ابھی سبزیاں کاٹ رہی تھی
اور سبزیاں کاٹ رہے تھے کیا کا سبزی بنا رہے ہیں آپ
میں تو ابھی آلو کا سبزی بنا رہی ہوں
ہمم
ٹائم تھوڑا یے زیادہ ہو جاتا ہے نا رات میں تو اس لیے ابھی سے کر لیتے ہیں
او ہو
سا رات کو جلدی کھانا کھاتے ہوگے نا لوگ سب
اور آپ کے بچے کے طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے چھوٹی ابھی ایک ہی بیٹی ہے میری آمم بہت بدماشی کرتی رہتی ہے ابھی تو کوئی دوست آئی تھی اس کو بلانے اب تو آج کل تو گئی ابھی تھوڑا دودھ بھی نہیں پی اٹھ کر کے تھوڑا سا پی بوتل دودھ پیتی ہے ابھی تک ہی تو وہیں پی ہے اس کے بعد گئی ہے تھوڑا سا
کوئی نہیں خدا سب ٹھیک کریں گے
آمم ہمم ہاں خدا ہی رحم کرے بس کیا کرنا ہے آمم
اور آپ کی اور بوا کی یے شادی لگ گئی سگائی ہونے والی تھی نا
نکاح ہونے والی تھی نا بوا کے پھپو کی بوا کی اب بوا کی جو تھی نا وہ نکاح ہونے والی تھی
ان کا نکاح ہوگا وہ کہاں سے کروائیے گا جامع مسجد میں کروائیے گا یا پھر یے دوسرے جگہ سے کروائیے گا
ابھی تو دیکھتے ہیں ابھی کیا بولتے ہیں ادھر لوگ وہ لوگ تو کہیں جامع مسجد ہی سے ہوگا کہیں پے وہاں تو
اور سنائیے
ہمم اور سب بڑھیا ہیں کیا حالا ہو رہی ہے ادھر تھوڑی
ہاں تھوڑا راستے میں بہت گرمی ہے تو باہر سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں
ہمم
موسم ابھی تھوڑا یے زیادہ ہے تو گرمی زیادہ لگ رہا ہے
ابھی گرمی ادھر تو بہت موسم اچھے خرا اچھا ہے ابھی تو بارش جیسا کیا ہوا ہے موسم ادھر
ادھر موسم کی نجاکت بہت اچھی ہے
ادھر تو نزاکت بہت گم کر دیا ہے ادھر گم
ادھر حقیقت میں لگتا ہے نا کہ ایسا سے کہ ہمیشہ بارش ہو رہی ہے ایسا موسم مطلب سدا بھار سدا باھار رہتی ہے موسم
اچھا بریانی وریانی کھائیں
نہیں بریانی تو دعوتیں دی تھی کل ہی تو کل گئے تھے کھانے ہاں تینو کے ابو کے ساتھ شوہر کے ساتھ گئے تھی
اشرف بھی میرے گھر سے گیا تھا وہ دعوت کھانے تو بتا رہا تھا وہاں پہ
وہ میری
تو ہاں کھانا ان کے گھر دعوت چل رہا تھا تو بلا رہا تھا بریانی چلا تھا تو وہیں کھانا تھا
ہاں ہاں اور بتائیے نکاح وکا ہو گیا آپ کا
میرا نکاح تو ابھی نہیں ہوا ہے
ابھی نہیں ہوا ہاں آپ کون سے کلاس میں پڑھتی ہیں ابھی
ائق ہوئی تھی نا تو ان سے میرے میری ایک پہلے نکاح ہوئی تھی نا تو ان سے طلاق ہو گئی ہے
امم امم امم امم تو کیسے طلاق ہو گیا آپ کا
دیکھیے
کیسے کیا وجہ تھا کہ کو طلاق ہو گیا
میرا تھوڑا یہی فیملی پرابلم سب چل رہا تھا تو میری امی تھی تو وہ بہت میرے شوہر بھی تھے وہ پیتے تھے بہت زیادہ اپنی آپپی کے بھی گھر کرتی تھی
امم امم تو کیا کرنا پیتے تھے شوہر تو پھر زندگی بھی تو کٹ نہیں سکتی تھی
کہی پھر کہیں اب دیکھوں گی کہیں اچھا ملے گا تو پھر دوبارہ
امم امم امم نہیں اللہ کرے گا تو ضرور اچھا ملے گا مہربان رہے گا تو
ہماری خالہ بتا رہی تھی کہ یہ جردہ پلاؤ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے
کہاں کا
میری
ہاں
خالہ بتا رہی تھی کہ زردہ پلاؤ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں آپ ایک بار ٹرائی کیجیے کھائے ہیں کہیں بنائی نہیں ہوں ٹرائی نہیں کی ہوں آپ کو آ تا ہے
ہاں میں تو بناتی ہوں دعوت بھی کتنے لوگ کو یہ ہی سب تو چلتی ہے دعوت میں یہ سبھی یہ سب نہیں چل ہاں
میں گھر بنائی تھی نا تو یہ چالیسواں ہوا تھا نا گھر کا علاج کروائی تھی اسی میں میں دعوت کروائی تھی
واہ ہو
اگر بیٹری خراب ہو ج ہے تو
ام تب تو ہو گا اچھا یہ سب
ہیلو ہاں آپ کی بیٹی کا دیکھے میں وہاں پہ واٹسپ میں اسٹیٹس تھا آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے
ہاں ہاں خدا حافظ وہ اچھی ہے بہت بدماشی کرتی ہے لے بڑ لیکن
ہاں
ہاں
اس کا نام نا کچھ الگ رکھنا چاہیے آپ کو
ہاں ابھی تو نظیر خاتون رکھی ہے اس کو
اچھا بہت سندر ہے وہ نا آپ پہ ہی گئی ہے
ہاں ہاں ہاں ابھی وہ تو اس کے ابو ہے نا اس کو تو کبھی رخسار بول دیتے ہیں کبھی کچھ بول دیتے ہیں ایسے ہی اس کا ابھی تو چھوٹی ہی ہے نا تو کچھ بھی لوگ بول
ابھی تھوڑی یہ موسم کے کارن ابھی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں چل رہی تھی میری تو اچھے ڈاکٹر تلاش میں تھی میں بہت خون کی کمی ہو گئی مجھ
ہاں تو ابھی موسم چینج ہو رہی ہے نا اس لیے طبیعت خراب ہے امی ابو ٹھیک ہے آپ کے ہیلو
ڈاکٹر سے صلاح لیں گے
ہوں امی ابو آپ کے ٹھیک ہیں ابھی
ہاں ابھی ٹھیک ہے ابھی تھوڑا وغیرہ لیے ہیں تو تھوڑا سکھ خون مل رہا ہے نہیں تو لگ رہا تھا میں جی نہیں پاؤں گی
ہاں نہیں خود ہے سب کچھ صحیح ہو جائے گا کوئی جگہ ہوں میرے ابو کے بھی سوگر وگر ہے تو تھوڑا ٹینسن ہوتے رہتی ہے اس کی
ہمم
اس میں تھوڑا پرہیز بھی ہے نا میرے ابو پرہیز ایک دم نہیں کرتے ہیں تھوڑا کا
یہ کیا ہے باہر کا جو کھان پان ہم لوگ کھا رہے ہیں نا بازار کی چیز طبیعت خراب ہے
ہاں تو پھر ابو کا بھی طبیعت خراب ہے میں رکھتا ہے تھوڑا یہی ہے سوگر پیسنٹ ہے تو کچھ پرہیز نہیں کرتے نا مین اسی کے کارن
ہاں وہ بیماری ایسا ہے نا کہ اس میں خون بنتا ہی نہیں
ہ ہ ہاں تھوڑا سا کھانا
رہتا ہے پرہیز پہ تھوڑا رہتا
ہاں پاپا پاپا تو گھوست ووست بھی نہیں کھاتے نا اسی کے چکر میں اور تھوڑا اس میں گوش ووس بھی کھانا مانا ہو جاتا ہے نا تو کہاں سے بلڈ بنے گی
ہوں ہوں ابھی تو میں فاتحہ کراؤں گی
ہ ہاں وہ بھی ضروری ہے
مولانا کو بلاؤں گی تو فاتحہ کراؤں گی گھر میں
کیا ہوگیا فاتحہ کرایں گی کیا
نہیں بولا ہوا تھا تو اس لیے کروانا ہے
ہاں ہوں
ہ
اور بتائیے اپنا کچھ بھی آپ کا باجی کیسے ہیں
اچھی ہے سب اچھی ہیں سب اچھے ہیں میرے آپی لوگ سب بڑھیا ہیں
ہمم ہمم ابھی ہم لوگ بھی ابھی گئے تھے نا ادھر گھومنے تو اس کا اس کا اتنا نظر اچھا نظارہ تھا نا کہ مت پیچھے بہت ادھر ابھی تو بہت اچھا لگا ادھر گاؤں
ہوں
ہوں
باہر بیٹھے ہوے تھے پتا ہے یہ تھی ہمم سہانہ نام ہے میرے ہی ریلیٹیو میں ان کو آپ جانتے ہو کہ اآ آپی تھی وہ بھاگی
ا وہ ہو بھاگ گئی ہے او تو نکاح کر لی ممی پاپ راضی ہوئے اس کے ممی پاپا
نکاح تو ہوئی تھی بچی ان کے کیسے ہیں پریوار میں سب
ہ ہوں
اس کی کیا چیز ہے سب بھاگ گئی چھوڑ چھاڑ کر کے ایک دم نکاح ہوا وہی سماج میں بےعزت ہوا تھوڑا اور کیا
اور کو نہیں
یہ بت ہے کیا ہوا ہم لوگ دیکھے خود کو لڑکا بھی چھوڑ دیا اس کا شوہر جو ہے وہ بھی چھوڑ دیا اس کو لاسٹ میں
یہی سب نہیں فیملی کا مرضی سے کرنا چاہیے نا یہ سب
ہمم
آج کل کیا کیجے اگر چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ٹرینڈ ہے جانا ہے دیجیے کیا کر سکتے ہیں کسی کو کتنا سمجھا بھی تو نہیں سکتے نا ہم لوگ آج کل مانتا بات کہاں ہے ابھی تو میری چھوٹی سی بیٹی تو ہوئی تین سال کی وہ تو ابھی سے ہی اتنا فارورڈ ہے تو آگے جا کے کیا کرے گی کیا کر سکتے ہیں
میرا تو مم ہم لوگ تو پانچ سال کے تھے تبھی سے میں یہ روزہ رکھتی ہوں
ہوں
آپ کتنے سال سے رکھتے ہو روزہ
میں تو شادی کا پہلےسے تھوڑا رکھتی تھی پھر بے بی ہو گئی تو پھر تھوڑا سا
نہیں میں تو پانچ سال کی تھی جب سے میں روزہ رکھتی ہوں
ابھی آپ کی نکاح نہیں ہوئی نا نکاح ہو جائے گی نا تھوڑا سا تو ہو جائے گی پھر میرا نکاح ہوا نا تو اس اس لیے تھوڑا سا بچے وچے ہو گئے نا اس لیے
تم سے میں بتا رہی ہوں
ہمم
میں آپی کو دیکھتی تھی نا
ہوں ہوں ہوں
تب سے میں رکھتی ہوں ساتھ ساتھ
ہاں ہاں اب کی امی کیسی ہے ابھی